ہلو
ہیلو ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی فرماے
اور خیریت سے ہیں آپ
جی جی الحمد للہ آپ بتائیے
اور امی کی طبیعت کیسی ہے اب آپ کے
امی ابو سب الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں آپ کے یہاں سب خیریت سے ہیں
سب خیریت سے ہیں اور بتائیے مصروف تو نہیں تھے کسی کام میں آپ
مصروف تھے بٹ ابھی تھوڑا سا فارغ ہوئے ہیں
چلو نہیں میں تو ابھی فری تھی
اچھا اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
کھانا پینا ہو گیا آپ بتائیے آپ کے یہاں ہو گیا
جی جی اب ہو گیا سب کا سب فارغ ہو گیے کھا پی کر
ہاں میں نے سنا دعوت تھی آپ کے یہاں پہ
نہیں نہیں دعوت تو نہیں تھی
اچھا
جی جی
اور بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل
ٹھیک ہے سب اچھا ہی چل رہا ہے بس موسم مزا لے رہے ہیں ماشاء اللہ سے بارش بہت اچھی یہاں پہ ہو رہی ہے
ہاں ہمارے ج یہاں بھی موسم بڑا سہاونا مطلب انشاء اللہ ایسے ہی رہے بس
جی جی انشاء اللہ ایسے ہی رہے گا اللہ کا شکر ہے کی اتنا خوبصورت موسم ہے انسان اس خوش رہے نا اور نماز قرآن ہوئی آپ کی
فرمایا اپ نے ہاں جی وہ تو ہو گئی میری تو مطلب گرمی سے تھوڑی نجات ملی ابھی
اچھا اچھا
گرمی تھوڑی کم ہو گئی ہے
ہاں یہ ہے کہ یہ بارش ہوئی تو اس سے بہت سکون ملا ہے انسان کو اور گرمی سے بھی نزات ہو گئی ہے صحیح کہہ رہی ہیں آج
گرمی میں تو مطلب ایسا تھا نا جیسے پورا بدن ہی جھلس رہا تھا گرمی سے
جی جی بالکل صحیح صحیح کہیں رہی ہے اپ یہ گرمی سے تو کافی زیادہ الجھن ہو رہی تھی اب تھوڑا سا سکون ہے بارش ہوئی ہے تو
ہاں صحیح فرمایا آپ نے
جی اور بتائیے سب خیریت ہے
اس بار تو نا گرمیوں کی چھٹیاں بھی ایسی جیا چلے گی بچوں کی تو
جی
گھر سے باہر نکلنا ہو ہی نہیں پایا وہی ہے نا گرمی مطلب بہت زیادہ تھی تو پھر ایسے تھا کہ باہر جا کے تو بڑی د قت آئے گی
ہاں ہاں تو ہے گرمی بہت زیادہ تھی تو کسی کے یہاں جا کر بھی انسان کو لگتا ہے نا کہ بےچینیاں ہوتی ہے اور گھر خود کے گھر پہ سکون رہتا ہے اور پھر اب نماز قرآن کر رہے اس میں تو الگی سکون ہے
ہوں صحیح فرمایا آپ
جی
وہی ہے نا اور گرمی سے بچنے کے لیے کیا اتحاد برت رہے آپ
یہی ہے بس انسان کولر کے سامنے اے سی کے سامنے ہے نا اور پلس سب ا س سے زیادہ سکون ہے تو پھر وہی نماز قرآن میں ہے اس سے بہتر نیند سکون تو کہیں ہے ہی نہیں
صحیح فرمایا آپ نے نہیں چلو کچھ پینے کا بھی ہو جاتا نا کہ کچھ ایسا شربت پی لیا جائے جیا سو رہے سو
جی وہ تو روفزہ وغیرہ ہے نا رافضہ ہے نا رافضہ اپن کا
ہاں رو رافضہ
رافضہ پی لیا انسان بنا کر اور سب تا ہے نا کہ سب سے بڑی سکون ہے کہ انسان جب پانچوں وقت کی نماز پڑتا ہے تو ہر پانچ وقت میں وضو کرتا ہی ہے
ہاں مطلب انسان میں نا صبر آ جاتا ہے اس اس سے نماز سے نماز جلد ادا کر لیتا ہے تو سبر آ جاتا انسان میں ہے نا
ارے بہت سبر آتا ہے ہ جی جی اس میں بہت سب سبر ہ پلس سکون بھی ہے
وہی ہے نا پھر گرمی کا شکوا نہیں رہ جاتا
بالکل بالکل بھی نہیں جی جی بالکل بھی نہیں اور خیریت سے ہے
ہم لوگوں کے ہاں سب خیریت سے ہے بس میہر اللہ کی ابھی دیکھیے ایسا ہے کہ ہم لوگ تو چلو پھر بھی ہمارے گھروں میں اے سی ہے سب کچھ ہے نا جو لوگ غربت میں جی رہے ہیں دیکھو غربت میں جی رہے ہیں سڑکوں پہ رہ رہے ہیں کیسے کیسے ان کو دیکھیے مطلب
تو بتایا نا کہ اللہ سب کے ساتھ ہے نا دیکھیے جو اسی میں رہتا ہے کولر میں رہتا ہے اس میں بھی لگتی ہے نا گرمی وہ جب تک اس کے سامنے لیکن ہٹے گا وہاں سے تو پھر اس کو ویسے ہی گرمی لگے گی لیکن جو اس میں ہے غربت میں ہے جس کا کوئی نہیں اس کا تو اللہ ہے نا اللہ ان کو اپنے اذگیاب سے سکون دیتے ہیں نا
ہاں صحیح فرمایا آپ نے
جی جی
اور بتائیے
اور سب خیریت ہے آپ بتائیے
کرتے ہیں ابھی بھی شرارت وغیرہ یا نہیں
نہیں نہیں سب ٹھیک ہے
چلے گھی
اور آپ کے سب چھوٹے بچے آپ
ہاں میرے تو بس چھوٹے نواب لگے رہتے ہیں ادھر ادھر شرارتو میں ان کا دھیان ہی شرارتو میرے ادر
ہ چھوٹے بچے ہیں نا بچے ایسے ہی ہوتے
ہاں
شرارت نہیں کریں گے تو پھر بڑے کریں گے کیانا
ھمم یہ تو ہے وقت پتا نہیں چلتا وقت بیت جاتا ہے کب ان کے ساتھ
ھمم صحیح بات ہے اور بچے نہ ہو تو انسان کا ٹائم کیسے وہ اسپینڈ ہے نا اور الگ ہی لگتا ہے نا گھر پہ بچے رہتے ہیں تو
ھمم
الگ سکون سا اچھا ہی فیل ہوتا ہے
ہاں صحیح فرمایا میں نے بندہ مصروف رہتا ہے نا
جی جی بالکل بالکل اور ان بندے کو رہنا بھی چاہیے نا اپنے بچوں میں اپنے کاموں پر نماز قرآن اچھی چیزوں کی طرف ہے نا
ہاں یہ تو صحیح فرمایا
ادھر ادھر کی فزیل باتوں سے بہ تر ہے نا کہ یہ ساری چیز
ہاں وہی ہے نا بندا اپنی اچھے سے اپنی ذمیواری کو نبھائے تو اس سے اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں ابھی دیکھیے بچ چوکا تو ایسےہی ہو گیا ہے کہ موجودہ دور میں کہ جو موبائل فون ہے بس وہ وہی ان کی بنیاد بنیادی ضرورت بن گیا ہے نا تو جب بچوں ک پاس موبائل فون ہوتا ہے نا تو ایسا ہوتا کہ بھوک پیاس کا تو انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہاں بھوک پیاس لگ رہی ہے تو ہاں وقت گزرنے کا دن رات کا دنیا کی مصروفیت تو مطلب سب سے بگانے ہی ہو جاتے وہ تو
جی جی بالکل صحیح فرمایا ہے بالکل اپنے اس میں خیال میں رہتے کہ موبائل ہے سب کچھ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا کہ دین کی باتیں انہیں بیٹھا کر بتایں موبائل پر بھی آتا ہے اس میں بھی کو آپ مصروف کر سکتے نا
مطلب اس سے ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑا جھیلنا پڑ جاتا ہے بچوں کو ہمیں زیادہ ٹائم کے لیے ہے نا شرارتیں کرتے ہیں تو وہی ہے نا کہ وہ جب مطلب آتے ہیں گھر آتے ہیں تو ہم لوگ تو بس ایسے صحیح ہے کہ بس آدھے گھنٹے کے لیے ایک آدھے گھنٹے کے لیے دے دیا فون دیکھ لیا کے بعد نہیں ہم ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے فون کو
نہیں ٹھیک
کرتے ہیں شرارت کرتے رہو کچھ بھی ادھر ادھر لگے رہو کسی بھی کام میں مصروف رہو پر فون نہیں دیتے پھر ہم
ہاں صحیح بھی ہے نا فون کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے بچوں کو بچپن سے آئے افیکٹ پڑتا ہے اور کیا ہے کہ آج کل فون اچھی سی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے آپ اچھا دیکھیں گے اس میں اچھی چیز آئے گی اور بچے ہیں کچھ بھی ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہو ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو نا
فائدے اور نقصانات دونوں ہی ہیں نا تو اس کی لت لگنا بھی صحیح بات نہیں ہے پھر بچے
بالکل جی نہیں جی جی بالکل آپ بالکل رائٹ کر رہی ہیں اپنے بچوں پہ خود دھیان دے رہی ہیں
ہوں
س سب سے پہلے ٹیچر ماں ہی ہوتی ہے نا صحیح کہتے ہیں نا
نہیں ہاں
تو یہ ہے ریالٹی
تعلیم تو ہاں صحیح فرمایا آپ نے جو تعلیم ہے تعلیم تو گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے نا بچ
بالکل بالکل اور گھر کے علاوہ سب سے پہلے ماں ہی دیکھی وہ جیسے تعلیم دیں گے بچے اسی علم میں جاتے جائیں گے نا
ہاں صحیح فرمایا آپ نے
جی
وہی ہے نا س سکھ سہولتیں ہیں مطلب ان کا فائدہ بھی ہے تھوڑے نقصانات بھی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرف جائیں ہم
جی جی بیشک جی
ہم
ڈیپینڈ کرتا ہے صحیح سب الحمد للہ ہے سب یہاں اللہ کا شکر ہے یہاں کا موسم بھی بہت خوبصورت ہے اور آپ بتائیے جی جی دعا ہے سب اللہ اللہ کے رسول کا کرم ہم لوگوں پر بنا ہے
ہ ہاں وہ تو ہے اللہ نے ہمیں اتنی بخشیش بخشی ہے ہے نا
جی جی بےشک
ہم
اور آپ کا کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہم تو فری ہو جاتے ہیں جلدی جلدی کھا لیتے ہیں ہم تو ہ
نا کیا انسان اپنا کام وام سے فارغ ہو کر نماز قرآن کر کے کھا پی کر فری ہو جائے ہے نا
ہاں رات کو بھی ہم جلدی کھا لیتے ہیں تو رات تو کرتے نہیں شام کو ہی کھا لیتے ہیں مطلب تھوڑا اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے تبھی کھا لیتے ہینا پھر تھوڑا مطلب ایسے ہو جاتی کہ وہ بچ جاتا ہے نا پھر کھانا ڈ جس
جی ہاں ہاں یہ تو ہے صحیح بھی ہے ویسے جلدی ہی کھانا چاہیے رات کا بھی کھانا کیا ہے کہ ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے اور اپنی باڈی کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
جی جی
اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے کافی چیزوں کی معلومات ہوئی مجھے
چلیے ٹھیک ہے پھر باتیں ہو تی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ
ج